السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیں کیسی ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیس ہو
جی بس اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا
جی جی ماشاء اللہ جی میں بس بیٹھی ہوئی تھی کام سے فائرنگ ہو کر میں تو میں فری ہوئی تھی اب جا کر جی
ج اور فیسٹیول کیسے بنی آپ کی ج
جی ہمارے فیسٹیول تو ماشاء اللہ بہت اچھی منائے گے اور اس میں سب نےیک اچھے اچھے کپڑے پہنے اور وہ اچھی اچھی چیزیں بنائیا سوئیاں بنائے ساری چیزیں بنائی ہیں ہاں اور آپ نے کیا س
ہاں میں تو عید پر میں نے تو وہ سلوائی تھی فارسی سلوار اپنی ل بہت ٹرینڈ چل رہا ہے نا فارسی سلوار کا جی بس میں نے وہی سلوائی تھی اپنے فرینڈ سے سلوا لیا تھا ہاں جی
پر یہ ہے نا جو تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتا ہے ان کے اوپر زیادہ خوبصورت م
جی ماشاء اللہ س نے میری فرنڈ نے جو سلا تھا ن وہ اچھا بھی سلا تھا کافی
ہاں یہ تو اچھی بات ہے اس کو اچھے سے س ہے نے آج کل کہاں اتنی مہنگی سلائی تو ہو گئی ہے
ہاں آپ دیکھو نا ٹیلر کی کتنے فائی اتنی زیادہ لیتے ہیں وہ اور فرینڈ کا یہ ہوتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے ا تھوڑا چلو وہ پیسہ تھوڑا کم لے لیتی ہیں ورنہ ٹیلر تو چار سو تو پانچ سو ایسی سلائی لیتے ہیں
جی کپڑے اتنے سستے رہتے ہیں بٹ اس کا سلائی میں بہت پیسے جاتے ہیں جی اور اور سب بڑھیا ہے
اچھا نائس
تو آپ گھومنے گئے تھے فیسٹیول
ہاں یار گھومنے کے کہ میں نے نا میری فرینڈ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ چلو گھومنا چلتے ہیں بٹ ب بکرا عید پہ یہ ہوتا ہےا قربانی وغیرہ یہ بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا اور میں اپنے سسرال چلی گئی تھی
اچھا اچھا اپ نے ٹائم نہیں ملتا ہے یہ بہت زیادہ بزی وال وہ ہے تیوہار ہے اس میں ٹم اس لیے نہیں ملتا کیونکہ
اب ہاں اب قربانی کرو پھر پھر ادھر ادھر جا کر بانٹنا بھی پڑتا پتا ہے تو ٹائم کہاں ملتا ہے اتنا انسان کو
کرنا ہوتا ہے غریبوں میں بھی اور رشتہ داروں میں آپس میں سب میں تقسیم کرنا ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی وہ بنانا رہتا ہے
ہاں جی اور پھر میرے ہسبینڈ کی فرمائش ہے کہ یہ چیزیں بناؤ وہ چیز بناؤ تو وہ بھی اس میں ٹائم کہاں مجھے ملا اس لیکن جو میٹھی عید ہماری گئی ہے نا میٹھی عید پر تو میں گئی تھی گھومنے اپنی فرینڈس کے ساتھ ہسبینڈ کے ساتھ بھی گئی تھی پھر باس ہیید
جی ہ تو اچھی بات ہے میرے ہسبینڈ بھی بہت فرمائش کرتے ہیں کو بھی بہت زیادہ اس کی بنی ہوئے ڈش بہت پسند ہے جیسے کباب وغیرہ ہ
ریڈ کو بھی بہت پسند ہے میر ہاتھوں کی بریانی ہےہ بہتیادہ
جی ماشاء اللہ اور میرے ہسبینڈ کو کباب پسند ہے کوئی بھی شامی اور وہ والا گلاوٹ کا کوئی بھی بنا لیجیے
ہاں ایک ہوتا ہے چپلی کباب وہ بھی اتنی ٹیسٹی بنتے ہیں جی میں میرے کو مجھے مجھے جیسے مجھے بہت سارے کبابی کسی چیز کی ریسیپ نہیں آتی میں تو و ٹیوب پر دھ لیتی ہوں تو وہاں سے بھی اچھا آئیڈیا مل جاتا مجھے یا میری فرینڈ نا جی میری فرینڈ نا ہ اد ہے ایک تو ان کے میںطلب وہاں م دیوالی اگر جب منے ہیں نا وہ دیوالی وغیرہ تو مجے انوائٹ کرتا ہے میں تو وہاں دیوالی من منانے بھی چلی جاتی ہوں
او یہ تو بہت اچھی بات ہے دیوالی بھی اچھا لگتا ہے فیسٹیول اور جیسے رکشا بندھن مجھے سب سے اچ چلے کیونکہ یہ بھائی بہنوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا بھائی بہن کے پیار پر ہے تو یہ سب سے اچھا اور سب سے صاف ستھرا تہوار لگ مجھ نا بھائی بہن کے لیے بہن بھائی نہیں میں نہیں میں تو نہیں مانتی لیکن لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ بہن ہاں جی اس میں کیا ہوتا ہے بن بھائی کے لیے راک کے لے کے آاتتے ت یہ تو بہت اچھا لگتا ہے ہے نا کہ بھائی بہن کا پیار اس میں دکھایا جاتا ہے اور بھی سارے تہوار اچھے ہیں جیسے دیوالی ہے گفٹس دیتے پیس دیتے ہیں جی ہاں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن اور بھی
تھوڑے ماریے
بل
ماشاء اللہ نہیں نہیں میں میں تو نہیں باندتا گھر میں کسی کو بھی ہم نہیں مناتے یہ فیسٹیول بس یہ چیز ہے کہ بس پسند ہے جیسے مجھے دیوالی بھی ان کی بہت اچھی لگتا اب پٹاخے جلاؤ ہاں تو مجھے پسند ہے اس
جی اور پورا شہر کتنا خوبصورت سجا ہوا رہتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ہاں جی اور اس میں جو پیاریے پیاری جو دیے آتے ہیں نا وہ مجھے بہت اچھا
اس کو سجاتے ہیں جیسے دیے ہم اسکول ٹائم میں نا
ہاں جی میں تو بہت پیسے مطلب کلیکٹ کر کے بہت سارے کھلونے جیسے برڈسورڈس جو رہتی وہ سب لے کر آتے تھے اور وہ اس کے اندر اینیملس ہوتے مٹی کے ہ غور سے اپ گھر بھی بنے تھے م پٹی کا گھر بنتا تھا بہت کھیلتے تھےتی والی
چوٹی چوٹی متیا آتی ہیں ستارے وتارے جاتے تھے وہ سارے دیے کو سجاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا اس چیز میں بھی
چھلک
ہاں جی اور پوری کلاس کون سجاتے تھے اپنی اور اس کے اوپر ہمیں وہ ملتا تھا پروجیکٹ ملتا تھا نا کہ جتنی کلاس سب سے اچھی تھی دکھنے میں اچھی لگے گی انہیں وہ ملے گا انعام ملے گا کچھ گفٹ ملے گا ہاں ہاں ہاں
یہ ہوتا تھا میرے یہاں بھی
چیزوں پر بھی میں برڈس بناتی تھی کاغذ کہ جو بنتے نہیں ہیں پیپر کے اس کے برڈس بناتی تھی میں بٹر سلائ بناتیے
ہاں اس میں بہت اچھا بتاتے ایزی وے میں ای سے ایک چیزیں بن جات ہیں ویز فلاور ویز
ہاں جی اور وہ جو روز بناتے تھے میری فرینڈ کو بہت اچھا روز بنانا آ تھا پ پرفیکٹ
اچھا ج ریڈ کلر ریڈ پیپر سے جو بنتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ہاں جی
بہت اچھے سے بناتی تھی وہ
ہوں
وہ دن تو پتہ نہیں کہاں ہی چلے گئے اب تو ہے نہیں خ تو بس یہ ہوتا ہے گھروں پہ اتنا وہ کر لو اب اسکول ٹائم میں تو فرینڈس کے ساتھ کر لیتے تھے جی بٹ اچھا ہے بھی کہ گھر پہ ہم انوائٹ کرتے ہیں فرینڈس کو بلاتے ہیں ساتھ میں اکٹھے فیسٹول منانے تو یہ بھی اچھی خوشی ہے ایک انسان کی چلو فیسٹیول میں کم سے کم اکٹھے تو ہوتے ہیں سارے ڈے ٹ ڈے لائف میں تو انسان بز جیرتا
جی فیسٹیول میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے خوشی ملتی ت ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے اسے کہ گھر جا کر
ہاں ورنہ کہاں اتنی اچھی ہماری گیدرنگ ہوتی فیسٹیول وغیرہ
ہ بس ایسے نہیں ہو پاتی سب کیونکہ سارے لوگ تو بزی ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کے پا آنے جلی گام
ایک پنجابیوں کا بھی تو ایک فیسٹیول ہوتا ہے نا وہ جو آگ جلاتے ہیں بیچ میں اور کچھ کر ہاں لوہری وہ فیسٹیول بھی ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں اس میں آنگ جلاتے ہیں وہ لکڑی جلے ہیں آئی تھنک
ہاں اور ٹھنڈ میں ہوتا ہے اس میں س لی وہی آگ جلا لیتے ہے اسی میں کچھ پوجا کرتے ہیں اور ڈانس وانس کرتے ہیں یہ لوگ لیکن ان لوگوں کا بھی اچھا ہاں
ول بھی اچھے ہوتے ہیں بسے صحیح ہے یار انڈیا میں یہ ہے کہ اتنے سارے فیسٹیول منایا جاتا ہے
بہت ہر ہر دھرم کے جو الگ الگ فیسٹیول ہوتے ہیں وہ سب منائے جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہے اور اس کے وجہ س ہم لگ اسکول میں چھٹیاں بھی بہت مل جات ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اور جیسے کش ن لو مناتے ہیں کرسمس وہ بھی بہت اچھا
ہاں ہاں ٹوینٹی فائیو دسمبر کو نا ہاں کرسمس مناتے ہیں ہم بھی بچپن میں یہ چیز کرتے تھے ہم بھی بچپن میں کرتے تھے ٹوینٹی فور جو رات ہوتی تھی نا چوبس رات پہ ہم سوچتے تھے ہمیں کوئی گفٹ ایک دن میں آئے گا چلو جلد ہاں کچھ رکھتے تھے ہم اپنے پلوں کے نیچے اور پھر کہتے تھے کہ چلو گفٹ دینے آئیں گے سینٹر بٹ وہ کون ہوتا پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے
ہاں وہئی ب مطلب جن کرو تو ویے ب سب کوچھ ریئل میں لگتا ہے بچپن میں پر ایسا ہوتا نہیں ہے پر کیا ہے نا میرے اسکول میں جی جی میں سچ میں سینٹا آتا ہے اور وہاں پر سینٹر بن کے آتی ہے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے سب کو گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جی ہ اور خوب اچھا ڈیکوریشن ہو تا ہے پھر کیک بھی کٹ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں
یہ اسکول میں تو کافی اچھی تھی وہ کرتے ہیں بٹ گھر میں کام کر اب تو گیر بچپن میں تو ہم کرتے بھی تھتے کہ اب تو خیر تو ہم مناتے نہیں کرسمس وغیرہ بٹ بچپن میں یہ چیز جی جی بچپن میں تو یہ چیز چلو بچوں جیسا دماغ ہے چلو کر لی ہم ویٹ کر رہے ہیں سینٹا آئے گا ہمیں گفٹ دے کے جائے گا
پ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ سٹ کیا سچ میں آتا ہے ایسا سوچتے ہیں
دنیا میں
پہلے تو مجھے سچ میں لگتا تھا کہ ہاں سچ میں سینٹا اڑ کے آتا ہے اور اس کے بعد سب کو گے
اپنی سلائڈنگ والی جو کی گاڑی ہوتی ہے میں بھی یہ سوچتی تھی سوڑ کے آئے گا اور گفٹ دے کے جائے گا بٹ اس پ اس چیز پہ کنفیوز رہتا ج کہ ہم سوتے ہیں تبھی کیوں دی گفٹ
کو بالکل صحیح بھی ہے
ہاں میں یہ سوچتی تھی بچپن میں اوریں پوچھتی تھی تو پاپا ہ کٹا دیتے تھے کہ نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے
پیرنٹس ہی ہوتے ہیں وہی دے جاتے تےے ہیں رات میں ہی رکھ دیتے پھر ان کو لگتا ہے سینٹا آئے تھے
بس یہ ایسیے کہانی بیز بنایا اور کچھ ریالٹی نہیں ہ جی جی خوشی ہے تھوڑا سا ان کو بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا مزہ آتا ہے اور بھی بہت سارے تیوار منائے جاتے ہیں الگ الگ الگ الگ دیشوں میں الگ الگ تیوار جیسے کیرل میں ہوتا ہے وہ ناؤ کی پرتیوگتا ہوتی ہے اس میں
ہوں
تو جی وہ بھی بہت اچھا ہے تو آپ جہاں الگ الگ شہروں میں جائیں گے تو وہاں کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی تھوڑا اچھا لگتا ہے کشمیر میں الگ
ہاں کشمیر میں کشمیر میں ایک فیمس ڈانس چھ بو مرو والا جو گانا نا وہ فیمس ڈانس مجھے با اچھا لگتا اور وہاں
جی جی وہاں کی ڈریس بہت اچھی لگتی ہے جب وہاں کشمیر جائیں گے تو تو وہاں کی ڈریس پن کے پھر فوٹو کلک کریں گے
ٹھیک ہے پھر ا شاء اللہ آپ سے بات ہوگی اوکے اللہ حافظ
نہیں